الحمت اللہ السلام علیکم ورحمۃ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کیسے ہے
جی میں اچھا ہوں ابھی بہت بڑھیا ہوں آپ سنائیے آپ کیسے
جی اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں آپ بولیے آپ نے چائے پی
جی جی میں نے آج چائے نہیں پی میں نے آج روٹی اسی پہ میں نے جل گوزو میں جو باڈر بنایا تھا وہی لگا کے کھائی ا گ
اچھا جی جی میں نے بھی آج دیر سے ہی چائے پی اب میں اوٹس کھا رہا ہوں
جی جی آج آپ جم آئیں گے
آج تو ہم ہمیں ٹانگوں کو اور کندھوں کی ایکسرسائز کرنی ہے
جی جی جی
جی ہاں جی ہاں میں اٹس ختم کر کے ہی آتا ہوں
کیی جی یہ یہ والی ہم کال بھی ختم کر کے پھر آپ سے
ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی آپ سنائیے آپ نے جی ہاں بہت اچھا خوشگوار موسم ہے دھوپ بھی اچھی نکل رکھی ہے آپ کے یہاں کیسا ہے موسم
جی یہاں بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے بہت اچھا موسم ہے
اچھا اور آپ آ مجھے بولیے آپ نے فزکس کی کام کی
جی نہیں میں سوچ رہا تھا کہ میں آج چھٹی کر رہا کیونکہ کل ایگزام بھی ہے اسی لیے
جی ہاں میں نے بھی سوچا تھا میں پڑھوں لیکن آج ٹیوشن تو جانا پڑے گا
جاؤں گا اب میں نے بھی سوچا میں نہیں جاؤں گا
جی میں بھی نہیں جاتا لیکن مجھے بہت
ارے کوئی بات نہیں اب کل تو ایگزام ہے آج آج ایک دن آپ چھٹی کر لیجیے کیونکہ کل بھی ایگزام ہے تو
یاررف چ آ چ آ جی فزکس کی کم سے کم دو تو ہوں گی
جی مجھے نہیں لگتا ہے دو ہوں گی ایک ہی ہوگی کیونکہ وہ دو کلاس رکھتے تھے
جی نہیں سر نے جی نہیں سنیے سنیے سر نے اس سمے ہمیں کلاس میں بولا تھا کہ کہ آپ لوگ بہت پیچھے ہو تو آپ کی میں دو کلاس لگواتا ہوں اسی لیے میں بول رہا ہوں جی جی میں نے اسنی زیادہ نہیں کی میں نے صرف یہ حساب حساب کے یہ تھوڑا سا کیا ہے بس اور کچھ نہیں
اچھا جی
جی
ہاں جی اور آپ بولیے آپ کے یہاں سالن کیا پکا ہے آج
جی کوئی دال ہوگی آپ کو تو پت ہی ہے جہاں پر ہم رہتے یہاں پر بھی کچھ دال ہی دیتے آپ نے کیا آپ کے گھر وال نے کیا پکا ہے آج
جی ہاں ہم سوچ رہ تھے آج کیا پکا ہے
وہاں پے آزاد کی ماں ہے
میرے والد صاحب یہاں
جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ہاں جی اور میرے جی بس شکر میں میں آپ کو ایک بات بول رہا تھا جو ہمارا نایا جم کھلنے والا ہے نا
جی
وہ وہ مسجد کے پاس ہے
جی
پھر وہاں گاندے لگا دیں گے
جی جی وہاں پر آواز نہیں آئے گی وہ نیچے ہوگا تو وہاں پر کچھ نہ کچھ تو کر ہی دیں گے وہ
اچھا جی
نماز کے وقت نہیں لگانے دیں گے لیکن اس کے بعد تو لگانے دیں گے
اچھا جی میں نے میں نے آ سپنے میں دیکھا ہمارے پاس ایک ٹیچر آ رہے تھے آکاش کے بول رہے تھے آج سے آپ کو میتھس نہیں پڑھنا ہے
کیا ہو سکتا ہے کیا سب کیا پتا سچ بھی ہو جائے
ہاں جی آپ
جی جی میں نہیں کھاتا وہ اچھا ہمیں مجھے گانداؤ لگتا
اچھا جی اور
مت کیتلی بس بڑھیا آپ ہی سنائیں گے کچھ
ج بس میں سوچ رہا تھا ہم اتوار کو اگزام دینے کے بعد کہیں گھومنے جائے دوست
جی جی جی میں بھی لیکن کیا ایک بھییر
کیوں آپ کو کہاں ج کیا نہیں
کھیلوں گا تو جار کو چلیے آپ دیکھتے اتوار کنے دن کیا ہوگا ہ بورا چلیے دیکھتے اسی دن کہ کیا ہوگا
جی نہیں یہاں پ آپ پھر اس دن دھوخوہ دے دیں گے پھر کیا کریں گے ہم ابراہیم بھائی بھی بول رہے تھے فضل بھائی کو سمجھاؤ ہمیں گھومنے جانا تھا کیونکہ یہ اب اب اس کے بعد چھٹی ہوئی والی اگلے سال آپ ہوں گے نہیں یہاں پر
جی جی وہ بھی ہے دیکھتے آپ کیا کریں گے
اچھا جی ابھی مجھے لگا تھا بہت ٹائم ہو گیا لیکن میںبھی پانچ ہی منٹ ہوئے ہیں
جی کیا بتا رہے ہیں آپ سب سے چلیے
جی یہ اٹس کھاتے کھاتے انسان ختم ہو جاتا ہے
سمج سکھم اب آپ کو باڈی بنانی ہے اب آپ کو کھانا پرڑے ارے ارے کوئی بات نہیں اور سنائی آپ کے گھر میں کتنے کام ہے او ہاں
کی میں گنا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ہ گیارہ بارہ تیرہ چودہ کمرے ہوں گے
جی ٹھیک آپ کہاں رہ تھے ایاصل میں
وہی نا شوپیان میں رہتا ہوں میں
جیٹ اور سنائیے آپ ای جے آپ نے کچھ ڈراما کوئی کچھ دیکھا آ دیکھو نا ڈراما مووی
کل کل رات میں کل رات میں میں نے ایک تو میں نے رئیس دیگی اور میں نے چور نکل کے بھاگا دیکھی
جی چور نکال کے باغا جی میں نے بھی دیکھھی اس میں اچھا مزہ آیا
جی ہاں ٹھیک مندر ہے اس میں ٹورسٹ بھی آ جاتا
جی جی جی وہ میں نے دیکھیھی تھی
بچا ہی نہیں تھا وہ لڑکی چور ہوگی
جی
جی آپ بلیے اور میں نے بدلا کیا تھا اسٹارٹ مووی دیکھنا لیکن مجھے لگا یہ کچھ خوشک مووی ہے پھر میں نے نہیں دیکھی
ج میں نے نہیں دیکھی میں نے بس ان میں سے یہی دیکھی چور نکال د کیوں
وہ اچھے سے لوڈ ہی نہیں ہوتا ہے
پتا ہے نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے
اچھا جی آپ کی جانکاری میں کوئی نئی ایپ تو نہیں ہے
آپ کے پاس کون سی ایپ ہے فلم ٹی وی یا موویز
م جی فلم ٹی وی
کوئی بات نہیں ن ہے اب ہے میرے پاس س میں دے دوں گا آپ کو
اچھا جی اورو اور آج ہم کیا کیا کریں گے ٹانگوں کو
تین چار ایگزرسائزز کریں گے تین چار کثرت ایک کریں گے
اچھا جی اور آپ کو اپنے آپ میں کچھ بدلاؤ نظر آ رہا ہے
جی جی تھوڑا بدلا نظر آ رہا ہے
تھوڑا یا اچھا خاصا
کی بدلاؤ آ رہا ہے
اچھا آپ ڈائٹ نہیں لیتے ہیں نا ہوسٹل میں کیا
جی یہاں پر اس میں ملتا ہی نہیں ہے تو یہاں پر تھوڑا ہوتا ہی ہے
جی ہاں آپ اپ گھر جا کے جم جائیں گے
جی وہاں زمین ہے وہاں پرہ ایک میں لکھوں وہ تھوڑا دور ہے وہاں بھی بہت جاتے ہیں تو شرمال میں
اچھا یہ شرمال مہاجم
جی ہے لیکن وہاں بہت زیادہ ہوتے
پھر آپ کی گم بھی جا سکتے
شرمال سے کی جام کہاں اکیلے میں جا سکتا ہوں جی وہ تو ہے لیکن کییدام بہت دور ہے نا وہاں پرک آدھا ایک گھنٹہ لگ جائے گا چل رہ جی السلام علیکم محترم
اچھا جی سائیکل پہ جایا کرنا
جی جاتا ہے لیکن اب شائ ہو جاتا ہے چلیے اب دیکھتے کیا ہوتا ہے دیکھتے آپ یہ بھی تو ہم ابھی ہم یہی ایک مہین ادھر پہ جم کریں گے ہے نا
جی ہاں
کیونکہ اس کے بعد تو کچھ ہی دن میں ہمارا یہ ہو جو گا ختم جی جی
جی اور مطلب آپ اس کے
نہیں نہیں اس کے بعد ال اس کے بعد جب میں دوسری بار یہ دوسرے سال کی کے لیے سری نگر آؤں گا تو میں پھر سے وہی پر کوئی جم جوائن کر لوں گا
اچھا جی ابراہیم تو اگل سال بھی اسی ہو میں ہوگا یا پھر اور کہیں ہوگا
ک میں ہو گیا تھا کسی اور میں
یا پھر یہ بھی ماںسی کی گ جائے گا
جی پت ہی ابھی دیکھیں گے نا یہ مشورہ بھی کریں گے جی وہ بھی گیم کھیل رہے
انہوں نے ان کو تو مبارکباد ہی د نہیں ہے انہوں نے اٹھارہ سو روپے جیتے ہیں
جی جی یہ بول رہے تھے اب یہ ہمیں کچھ کھلانے لے چلیں گے خصوں میں
رپے کا ایک بیوائیو بھی کھلا دے بس
جی جی جی جی میں بھی میں بھی یہی بول رہا تھا ہمیں یہ ساتھ روپے کا بیوے وہ بھی کھلاؤ بس بای آپ ہی لے لو
جی ہاں ہم غریب بندے ہم بڑی باڑی مانگ نہیں کرتے ہیں
جی جی اب شام کو چلتے اس کے پیسوں سے بیوائے وہ بھی کھائے ن
انہوں نے یہ کیسے جیتے یہ پس
اس نے گیم کھیل کے جیتے چلیے ہمارے دس منٹ ہو گئے چلیے اب اور بعد بعد میں جاتے
اچھا جی ہو گئے دس منٹ اچھا جی چلیے دعا کرتے سے رہنا
چلی چلیے بیٹھے ا جم آ جم آ جائی جلدی آ جائیے جلدی جلدی جلدی کیجیے دو منٹ میں آ جائیے